جی اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں باجی
جی میں تو خیریت سے ہوں آپ بتائیے آپ خیریت سے ہو
جی میں بھی خیریت سے ہوں
اور بتائیے
کیا کر رہی ہیں آپ بن گیا کھانا
ہاں بن گیا ابھی بنا رہی ہیں ہماری امی سان ہم خالی بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا کہ باجی سے بات کر لیں
اچھا بھوت اچھا کیا آپ نے
جی باجی اور بتائیے آج ہم کس موضوع پہ بات کر رہے
سوشل میڈیا
بالکل آپ نے کافی عمدہ موضوع چنا ہے ویسے سوشل میڈیا آج کے دور میں انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے
جی
جی اور بتائیے آپ
ہیلو آواز آ رہی ہے میری جی کیا بول رہی ہیں
ویسے اس کے ذریعے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے رشتے داروں دوستوں اور جان پہچان والوں سے چند لمحوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں
جی صحیح کہہ رہی ہیں صحیح فرما رہی ہیں آپ موبائل فون ایسا ہے کہ مطلب کہیں بھی رہو آپ کہیں سے بھی کہیں بھی جا کے بات کر سکتے ہیں کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جی
سوشل میڈیا معلومات حاصل کرنے تعلیم کاروبار خبروں اور اپنے خلایا خیالات کا اظہار کرنے کا ایک تیز اور آشن س کیا ہے
جی جی صحی فرما رہے ہیں
ہاں بہت سے لوگ اس کے ذریعے نئی چیزیں سیکھتے ہیں اپنے ہنور کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور روزگار کے نئے موقعے بھی حاصل کرتے ہیں
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہیں مطلب کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے ان کو گھر بیٹھے سب چیز کی جانکاری ہو جاتی ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
رہو آپ کس شہر میں کس دیش میں کیا ہو رہا ہے سب چیز کی معلومات رہے گی
جی بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ شوشل میڈیا کے کچھ نقصان بھی ہیں اگر اس کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ وقت کی بربادی پڑھائی سے پڑھائی میں لاپرواہی جی ہنی کا نام اور سماجی رشتوں میں دوری کا سبب بن سکتا ہے
جی صحیح فرما رہی ہیں مطلب شوشل میڈیا ایسا ہے کہ ہم اس کا بہت اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی اچھی چیزیں بھی بری چیزیں بھی یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے نا
بالکل اس سے ہم گھر بیٹھے تعلیم بھی لے سکتے ہیں
جی جی صحیح فرما رہے ہیں تعلیم بھی لے سک ستے ہیں اپن کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں کچھ بنانا جیسے کہ یا پھر کچھ بھی اپن کو یوگا کرنا ہے یا شاپنگ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہو اپن جی
ہاں
سب چیز شوشل میڈیا میں ہے
بالکل
آج کل تو شوشل میڈیا بچوں کی پڑھائی ہونے لگی ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا بالکل
اور بتائیے
جی میں تو صرف یہ ہی کہوں گی کہ اگر ہم شوشل میڈیا کا اپوگ کرے تو اس کو حد سے زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے یوز میں اور اپنی مطلب جو ہم یو اس کل سیکھتے ہیں نا ان کے لیے تو بے ضروری کرنا چاہیے
صحیح فرما رہی ہیں
لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ موبائل میں زیادہ تر گیم کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں
صحیح صحیح فرم رہ ہیں اپنے بچوں کو فون دو پڑھائی کے لیے تو وہ بس جب تک ماں امی بیٹھی ہیں سامنے جب تک پڑھیں گے امی گئیں تو پھر گیم چالو ان کا
بالکل
جی آج کل تو بس بچوں کو فون دے دو پھر نظر نہیں ہٹے گی ان کی وہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا بلاتے رہو آپ سنیں گے ہی نہیں
بالکل اور وہ اپنی مطلب جو تعلیم ہے اس سے بھی کافی دور ہو جاتے ہیں
جی
جی اس کا ویزا اور ضرورت سے زیادہ استعمال وقت کی بربادی بھی بہت کرتا ہے میں بتایا آج کے ٹائم پہ وقت کتنا ضروری ہو گیا ہے انسان کے لیے
جی صحیح فرما رہی ہیں
جی کئی گھنٹوں موبائل پر مشغول کر رہتے ہیں اور اپنے والدین اہالہ خانہ اور دوستوں کو وقت نہیں دے پاتے
جی جی صحیح فرما رہی ہیں
جی کبھی کبھی سوشل میڈیا پر غلط معلومات افواہیں اور جھوٹی خبریں بھی تیزی سے پھیل جاتی ہیں
صحیح فرما رہے ہیں بٹ بہت سی چیزیں نا مطلب جھوٹ میں ہی پھیلا دیتے ہیں لوگ انہیں سچ مان لیتے ہیں
اش حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نہ تو پوری طرح اچھا ہے اور نہ ہی پوری تر بورا
جی وہ نا ہمارے اوپر ڈ پنے ہم شوشل میڈیا کا صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے
بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں آج کل کے جو انشان ہے وہ زیادہ تر اس کا غلط ہی استعمال کرتے
جی
جیسے کہ اپنے مطلب وقت کو گزارنے کے لیے اپنے منورنجن کے لیے
کوئی بھی اس کا مطلب اپنے اپنے ہنور کو نکھارنے کا نکھارنے کے لیے یوز نہیں کرتا ہے
صحیح فرما رہی ہیں
جی اور فرمائیے آپ آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
آج کا موسم تو بہت بڑھیا ہے ماشاء اللہ ٹھنڈک ہے موسم میں بہت مطلب اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس وجہ سے آج کا موسم بہت اچھا لگ رہا ہے
بالکل ہمار ہمارے یہاں پہ بھی کافی خوشنما ماحول ہو رکھا ہے
جی
اور آپ کی امی جان نے کھانا پکا لیا
نہیں نہیں نہیں آبھی تو کھانا نہیں پکایا میری امی جان نا ابھی مائکے گئی ہیں
ارے صحیح ہے اپنے مائی کے بھی کبھی کبھی ہونا آ جانا صحیح ہے
جی گھر پہ رہ رہے ہیں نا اب دیکھو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ممی لو امی جا کے رک سکتی ہیں کچھ دقت نہیں رہتی جب تک چھٹے بچے رہتے ہیں تب تک دقت ہوتی ہے
بالکل پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر امی جان بھی نہیں جا پاتی ہیں
جی صحی فرما رہی ہوں کہ پڑھائی لکھائی ہو گی
ہاں
کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان دینا پڑتا ہے
بالکل اور فرمائیے
اور آپ کیسی ہیں
جی ہمارے یہاں پہ تو سب کھیریت اچھے ہیں بس ہاں سبھی ٹھیک ہے ہمارے گھر میں تو اب بھی ہمارے یہاں کا کافی خوش نما ماحول ہو رکھا ہے تو ہم سوچتے تھ پھر سیر پر چلے جائیں
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
موسم کا بھی مجاہ لینا چاہیے
بالکل کبھی کبھی انسان کو شیر وغیرہ بھی کرنی چاہیے
جی صحیح فرما رہی ہوں
کیا آپ آپ آپ نہیں گئی اپنی اا پہ مومانی کے گھر
میں گئی تھی نا کل میری نانی کا گھر مطلب پاس نہیں ہے ماشاء اللہ میری مومانی بہت پیاری ہے بہت اچھی ہیں
بالکل سب کی ایسی ہوں
جی بہت پوچھتی ہم لوگوں کو روکیں گی بلائیں گی کھلائیں گی ہر چیز بہت سی لوگ مطلب اور لوگوں کی مما نیوں کو دیکھتی ہوں مطلب انٹرسٹ نہیں لیتی اس کو دیکھ کے لگتا ہے ماشاء اللہ میری ممانیا ں بہت اچھی ہیں
بالکل ہر کسی کی نہیں ہوتی
صحیح کھ رہی ہیں
جی اور فرمائیے
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
اب آ رہی ہے اب
ہمم
ہاں جی تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس کا اتنا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ہماری جو ڈیلی مطلب ہاں ہیلو
جی کیا وہ کھ رہی ہیں آپ
میں یہ کھ رہی ہوں ہمیں اتنا زیادہ بھی اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ڈیلی رو ٹینس ہے وہ بھی خراب ہو جائیں
جی صحی فرما رہی ہیں مطلب شوشل میڈیا ایسا ہے کہ ہم جب اپنے فری ٹائم پہ رہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر پہ سب ہے اور ہم سب کے بیچ چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے فون لے لیں بہت غلط بات ہے نا
ہاں بالکل حقیقی مسکراہٹ کی جگہ فلٹر والی تصویریں اور اچھی ملاقاتوں کی جگہ اسکرین نے لے لیا ہے
جی صحیح فرما رہی ہے
اس لیے ضروری جی فرمائیے
ہمارے ہمیں پڑھائی کے لیے بہت اچھا ہے سوسل میڈیا کی ہم اپنا گھر بیٹھے کوچنگ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوئی اگر چیز کی جانکارییا اسے لے لیں ہم ہم اپنا ٹاپک ڈال دیں کہ ہمیں اس کی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے پورا وہ اچھے بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے سوشل میڈیا
آپ سے بات کر کے ویسے مجھے کافی کچھ جاننے کو ملا چلو اگلی ملاقات ہوگی بعد میں
جی اللہ حافظ